ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہیں ست سیریت سے
ہاں جی ہاں جی سب کہہری ہے تھا آپ بتائیے گھر پہ سب ابو امی سب خیریت ہیلو
اور اور بتائیے آج کیا آج کل تو بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو ہم یہی سوچ رہے تھے میں نے کہا فلم دیکھنی چاہیے کہ بچے ٹی وی بک کتابیں بچوں کو زیادہ پڑھنی چاہے
دیکھیے ویسے تو دونوں چیزیں دیکھنے کا اپنا ایک الگ ہی فائدہ اور اپنا نقصان ہے کیوںکہ اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو دیکھیے فلمیں دیکھنا ایک دلچسپ مشغلہ ہے مطلب ایک منورنجن کا سادن ہے ہم لوگوں کے لیے کیونکہ شوق ہے ہم لوگوں کا آپ کو جیسے کتاب پڑھنے میں یا اس کرنے میں اچھی مطلب آپ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نئی انٹرسٹ لے رہے تو آپ
ہے کہ ہم بچوں کو کہتے مووی کتابیں نہیں پڑھتے تو کئی بار ہم ان کو مووی کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں وہ سب چیزیں
ہاں یہ سب چیزیں ہی ہیں دیکھیے کتابیں تو اپنی جگہ ایک اچھی مطلب دوست ہے ہی ہماری کیونکہ دیکھو کتابیں جو ہماری دوستی کتابوں سے جو انسان دوستی کر لیتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا وہ انسان
بالکل ٹھیک فرنا ہاں اس کو پھر جن زندگی میں کامیابی تو اپنے آپ ہی مل جاتی ہے
ہاں کیونکہ دیکھیے علم کی دولت کبھی کم نہیں ہوتی ہے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جیسے جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کی دولت وہ تو کسی بھی طرح سے پیسہ کما ہی لے گا نا اس کی زندگی میں اگر مشکلیں ہوں گی کیو تو وہ اپنی مشکلیں حل کر سکتا ہے کسی بھی چیز سے نا کتابوں کا اپنا ایک الگ تجربہ ہے اور فلم دیکھنے کا ایک اپنا ہی الگ تجربہ ہے دیکھیے کیونکہ اگر ہم فلم جو ہوتے ہیں وہ تعلیمی فلمیں عز میں اضافہ فا کرتی ہیں
بالکل ہمارا گیان بھی بڑھاتی ہیں وہ کئی فلمیں
ہاں جیسے ہمارے دیش کے اوپر کئی فلمیں بنی ہوئی ہیں
ہوں
ساتھ فلمیں بنی ہوئی ہیں تو اس سے ہمار لوگوں کا علم میں اضافہ ہوتا نا ہماری نالج بڑھتی ہے ہم لوگوں کو کیونکہ کتابیں کئی بار ایسی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی کتابیں پڑھنا تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے مطلب انسان بچ
بچے کچ بور ہو جاتے ہیں کتاب پڑھنے سے بھی اب تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو کہیں ان کو کچھ ایسا دکھا دے جس سے بچے بھی تھوڑا ان کا منورنجن بھی ہو جاتا ہے اور تھوڑا ان کا کئی جیسے فلمیں آتی ہیں جو تعلیم پر ہماری تعلیم میں بھی اضافہ کرتی ہیں ہماری آپ نے دیکھا ہی ہوگا
ہاں جی وہ تو ہے ہی کیونکہ دیکھو فلمیں دیکھ کے ہم کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں کیونکہ فلمیں ہمیں کبھی کبھی خوشی بھی دیتی ہیں اور کھی بھی کبھی تفریف بھی دیتی ہیں کیونک ہمارا ایموشنل جو ہوتا ہے ہارمونس وہ بھی بڑھتا ہے کیوںکہ اگر کبھی تو پھر یہ بھی دیکھیے اس چیز کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کئی بار کوئی کہانی ہمیں فلم کی چھو جاتی ہے
ہ بالکل ٹھیک کئی بار ہم نے دیکھا ہے ہو مووی دیکھ تے دیکھتے کئی لوگ رونے بھی لگ جاتے ہیں
ہ بہت کیونکہ انسان کا تجربہ جو ہے وہ فلم دیکھنے سے بڑھتا ہے کتابوں سے بھی بڑھتا ہے ایسا نہیں کہ سکتے ہم کتابیں دیکھنے سے نہیں پڑھتا کہ مطلب
وہ تو دیکھو ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ اگر دیکھو زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں زیادہ فلم دیکھ کر اپنے اس سے تو دیکھو ہمارے وقت کی بربادی ہی ہوتی ہے زیادہ فلمیں اگر ہم بہت زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں تو
ہاں کتاب پڑھنا دیکھو کیونکہ اگر آپ زیادہ فلم دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ آنکھیں درد کریں گی سر درد ہوگا کتاب تو یہ ہے نا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ پڑی اس کے بعد آپگ اگلے دن پڑھ لیجیے گا پر کئی بار ایسا ہوتا فلم دیکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ ایسا آ جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پوری فلم دیکھ اس کے بعد اس چیز سے بھی بڑا دیکھو ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے تو ہر چیز کا اپنا نقصان بھی ہے کتاب آپ نے اگر ایک بار خریدی تو وہ آپ کی زندگی بر سھ دے گی آپ اس کو آگے بھی کسی کے
کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں آگے کوئی کسی اپنے بھائی بہن کو کچ ہی کو بھی اپنی آپ ہی کو کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اپنی بڑی ہماری آپ ہی ہوتی ہیں ان وہ کہتی ہیں کہ ان کے بچوں نے بھی ففی کچھ بہت سے بہت ہمارے جس رشتے دار ہوتے ہیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں کتابیں پڑھنے کے لیے تو
ہاں یہ تو بہت اچھی بات بتائی ہے آپ نے کیونکہ ا دیک کہ آپ روزانہ کتاب کچھ دیر بھی پڑھتے ہیں تو ایک اچھی عادت ہے نا پڑھنے سے ایک تو آپ کا دماغ تندرست رہتا ہے آپ کو تھوڑا مطلب دماغی طور سے بھی آپ مضبوط بنتے ہیں کیوںکہ جو فلم ہے وہ تو ایک چلی جا رہی ہے اس کو ہمیں محنت نہیں کرنی پڑ رہی اس میں ہمیں اس کو تو ہم سیدھا بیٹھ کے دیکھ رہ ہیں پر جو کتاب پڑھتے ہیں نا کتاب میں ہمیں پوری دماغ پورا محنت ہمارے پوری مطلب دماغ کی ک مطلب کشرت ہوتی ہے ساری چیزوں کی ہمیں مطلب دماغ
اور ایک ہمارا اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے نا ہمارا گیان بھی بڑھتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ہمیں اچھی
ہاں وہ تو ہے ہی
کئی بار ہم فلمیں دیکھتے ہیں وہ الگ الگ تہذیب اور ہمیں الگ سماج سے روب رو بھی کراتی ہے آپ دیکھا ہی ہوگا اس سے ہمیں پت لگتا ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس سب چیز کا کیسی ت جیب ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں بھی پتا لگتا ہے فلم دیکھتے ہیں تو کئی بار کئی فلمیں اس پہ بھی آدارت ہوتی ہیں نا آپ نے دیکھا ہی ہوگا
وہ تو ہے جیسے دیکھیے آپ کا بھی غور فرمائیے گا مطابلہ کرنے سے سوچنے کی سہولت بڑھتی ہے مطلب مطابلہ مطلب ہو گیا ادھین جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارا ادھین ہو ہے تو اس سے ہم لوگوں کی شمتا بڑھتی ہے نا سلیحت بڑھتی ہے نا کیونکہ ہم لوگوں کا دماغ استعمال ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی دیکھیے پتا چلتا ہے دیکھو فلم جو وہ ہمیں الگ الگ تہذیب اور سماج سے بھی روب رو کر آتی ہے کیونکہ اس میں ہر ویکتی ہر سماج ہر قصبے کے بارے میں د کھایا جاتا ہے وہ چاہے چھوٹا ہو چاہ بڑا ہو کبھی آپ نے گور فرمایا ہماری آزادی کے بارے میں ہو گیا کوئی ہمارے دیش کا کوئی جو جیسے جیسے ہو گیا کہ کلپنا چاولہ ہو گئی جو ہم ہمارے دیش کے لیے اتنا کچھ کیا عورتوں کے لیے یہ سب
کتابوں سے دیکھو ایک کتابوں میں وہ چیز کتنے سالوں تک بھی رہتی ہے آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی فلم دیکھتے ہیں فلم تو ایک سال کوئی اور آ رہی ہے دوسرے سال کوئی اور آ رہی ہے کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر بار بار اسی چیز کو بچ بچے بھی پڑھتے ہیں یا سب پڑھتے ہیں تو اس سے پتا لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں یہ ہوا وہ ہوا
ہاں یہ بات تو بالکل آپ نے صحیح کہی دیکھیے ہر ایک جو فلم ہوتی ہے وہ اپنا ایک الگ ہی پیغام دیتی ہے ہر فلم سے ہمیں اپنا ایک الگ ہی پ کام ملتا ہے کہ فلم کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی تو پھر ہر فلم میں ایک الگ اسٹوری ہوتی ہے تو اس سے ہمیں پت چلتا ہے کہ کیا ہے کیسے ہے یہ سب چیزوں کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے نا کیونکہ فلم ہاں اچھی فلم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمارے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے کبھی آپ نے جیسے اب آ رہی ہے پکچریں جو وہ ایسی پکچریں جو ہمارے دیش کے اوپر آتی ہیں
ہاں ہم پتا لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کئی م آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں پت لگ جاتا ہے کہ ہمارے دیش میں تھوڑے ٹائم پہلے کیا چیز ہوئی تھی
وہ تو ہے دیکھیے ک کتابیں سبر اور سمجھداری بھی سیکھ کھاتی ہے دیکھیے کیونکہ اگر کتاب آپ اگر ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کو کتنی مطلب سمجھداری سے آپ کتنے سمجداری صبر سے پڑھتے ہیں مووی جو ہوتی ہے فلم جو ہے وہ آپ کی ٹی وی پہ چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کتاب جب پڑھتے ہیں تو آپ دماغ
پورا دھیان ہمارا کتاب کی سائڈ ہوتا ہے نا کئی بار اب فلم ہوتا ہے کئی بار ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں آ رہا ہوتا تو ہم اس چیز پہ دھیان بھی نہیں دیتے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کئی بار
ہاں جی ہاں جی بالکل سی فرمایا آپ نے کبھی آپ نے یہ بات بھی گور فر م کی کتابیں جو ہوتی ہیں تج تجرب تجربوں کا کہاں کھ جانا ہوتا ہے جیسے آپ نے پہلے ابھی بولا کہ ہم اپنے اب اکھالہ کو یا پفی یا ان کے آگے جو آنے والی سنتان ہوتی ہے کتاب دیتے ہیں تو ہمیں بھی تو کتاب جو ہے وہ اپنے امی ابو سے یا اپنے جو آگے گرنڈ پیرنٹس ہیں ان سب سے ہم لوگوں کو کتابیں ملی ہیں تو وہ کتابیں ہمارے لیے بھی تو دیکھیے تجربوں کا خزانہ ہی بنتی ہے نا وہ کتابیں بھی تو
بالکل ٹھیک فرمایا آپ اور ویسے بھی دیکھو کتابوں سے کیا ہوتا ہے کتابوں کی جو دولت ہوتی ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوڑتی بڑھتی ہی رہتی ہے
ہاں وہ تو ہے ہی اچھی کتابیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ انسان کو رہنمائی بھی بناتی ہیں مطلب اچھا انسان بناتی ہیں کیونکہ دیکھیے جو کتاب پڑھنے والا انسان ہوتا ہے وہ کبھی تنا نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ سوچیں گے کہ تنہا کیکہ انسان جب کتاب پڑھ رہا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوا نا اس کے ساتھ اس کی کتابیں تجربے اور نئی دنیا ہے
کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے اس سے اچھا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو چلو اس سے ہمیں گان بھی ہمارا بڑھتا ہے تعلیم میں بھی ہماری مدد
اضافہ ہوتا ہے ہاں ہ چلیے آپ سے اچھا لگا اس ٹاپک پر ڈسکس کر کے خدا حافظ ہ